اچا
وعلیکم السلام السلام علیکم
ہ جناب ٹھیک ہو
ہاںچیے آ تو
ہاں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں اش پر نا ک ہوکیہ
وسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
ب بے میک بول آ ف کر رہی ہ ج میں آپ آیا کلاا د م میں کہ پ نؤ ج ب ز مطلب نا مجھے تٹنگ کر رہا ہے م س چلا رہا ہے ک مشش
جی
بتائیے کیا پندر جئی
آپ کو بتایا مجھے کتنا شور آ رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ
ہاں ہاں میں گئی نا اندر یہ بھائی پاگل میرا میرا بھائی نا اتنا ایب نارمل ہے کیا بتاؤ میں آپ کو
اس کو کہاں جانا ہے
جانا کہیں نہیں ہے بول رہے ہیں مجھے میں ہی بالاؤ
ایک بنائیے اب
ہاں ہاں آپ بنا رہے ہو یہاں پہ تو یہ بہت اچھا ل رہا ہے میں آپ ہر جے آپ میں واپس آ کے آ گی ڈبا م بہر با وہ بنائے گی خود
آپ کو پتا ہے میں نےا آپ کی ایک بات بھی نہیں سنا وہاں پہ کتنا شور ہے
میں گئی نا اندر ایک منٹ ج نا میں ان اس پتا بس خود بناؤ گی میں نے بھی سوچا ٹھیک ہے بنا ل تو مجھے ھیک ہے اتنا مجبوری ہے کہ میں اس کو ابزاد پ کروں گی بہن کو میں بناؤں گی اس کو مگی بھائی مجھے بول رہے ہیں تم ہی بناؤ ہم میں دروازہ تال اور بی میں
بتائی آپ نے
آپ نے کبھی وہ کھایا ہے کیا بولتا ہے اس کو ن مجھے کا نام بھی آ رہی ہے جیسا ہوتا ہے جلکا لڑکا ہوتا ہے
کیا
شری میں بولتے
ہور
ک لام تو
ہاں جی ہاں جی
وہ کھایا ہے کبھی
ہاں بہت بار ہمارے گھر پہ تو گھر پہ بھی تو وہ پیڑ ایک
ہاں
بسم سے ہے
ز یہی ل ب ب بی یہ ہم ہاں ہاں ہ میرا با ہی م نے پسایا وہ میرے ب سم رہا ہے بچارا
ہ
چ میری سائڈ میں بیٹھے
ہوں ٹھیک ہے
جی جی اور آ کے چائے پی
ہاں آپ نے چائے بھی
ہاں میں نے بھی کپ کی پی سبار آجب اٹ نا جلدی میں اٹھیا آج چھ بجے
ہ ٹھیک
ہاں ہاں میں آ جی اٹھی کیونکہ م میں ج شام کو جلدی سوتی ہوں نا میں شام کو سوتی ہ لگ بھگ نو بجے تو پھر اس کے بعد جلدی ہوٹتی ہ
آپ کتنے بجے اٹھتی ہو اس ص کوح ویسے
میںتی ہوں صبح چھ بجے
ٹھیک
ہاں پرسوں تو میں ٹ فٹی بھی اٹھی تب اگ آ بھی ہوئی
ہاں ہاں مجھے یاد ہے گا
ہ
ہاں م
میں بتا رہا ہوں ہاں مجھے یاد ہے آ بٹھی تھی آپ چار آئے نا تین بجے
ہاں ہاں توم نے بھی آ کو سنا بی بی
ہاں جی
جی
اور بتائیے آپ
اور آپ لوگوں کو سبزی وغیرہ کیا تھی
سبزی ابھی کہاں ہم نے کھانا کھایا
ج بتاؤ وہ کزن آپ کا گھر گیا
کون سا گ
ایما
اماتات کل ہی کر گیا ہاں ہاں کل
اس نے متلب یہ کیا بولتا ہے اس کو پ رویا
نہ نہ مجھے نہیں پتا وہ کب گھر میں اس ٹائم شاید گھر پہ ہی نانی ہال سے نکل
اس نے مطلب فون کیا تمیں پھر روتے روتے
ن ن پرسوں کی بس
اچھا ٹھیک چلو کوئی بات
ہ ابھی نہیں ہے اس کی کال
وہ اسکول گیا ہوگا مجھے لگتا ہے
ہاں
ہاں ہاں
مھ نا ہاتھ پرسوں جل گیا مجھے ہے نا اصل م س میں اس کو میں نے اس کو اٹھایا وہ اوپر والا اب اتنی لگتی ہے اس میں جیسے کپاس و
کیا کیا آپ کو کیا ہے صحت
ہاں ہاںاں
وہ کیا ہوتا ہے
ک کون نہیں تھا تھا
نہ
مجھے لگی
یھ سےے
مط اس کو اوپر وہ ہوتا ہے نا اس کو چڑھا ہوا ہوتا ہے نا کچھ
اچھا ہاں وہو
ہاںاں میں نے اس کو وہی اٹھایا
ڈیڈ ڈیڈ سیلز
ہاں
جی
آپ کیا ہوگا
ہ م اسمت نا خون وغیرہ
ورننا کیا بہت زیادہ
ٹھیک میں گاوں س مجبوری تھی
بس آپ ہو گیا بہت زیادہ آپ کیا ہوگا
آپ کیا بینڈ نٹ وغیرہ نہیں ہے گھر پہ
نہیں یہاں پہ تو مل ہی گ ملے گی ہی نہیں باز رار سے دانے ہوگے
بیج نا گسیق بازار
میں نے اب وہ والا کہاں اٹھایا اس کی سائڈ میں نا دوسرا مجھے لگی تھی میں نے وہی والا اٹھایا
اچھا ٹھیک
بدم کیا اصل میں مجھے نا رہتا ہے مجھے گندا لگتا ہے جب یہ ہاتھ پ رہتے ہے نا یہ گندی گندی میں کم کس کے میں اسی لیے اٹھاتی ہوں
ایک
میں آپ کو فوٹو بھیجتی ہوں دیکو مجھے کتنا خون آیا
بیزے بیز
ہاں یہ نا کفی والے فون کر رہے ہیں آج
ا کیا
ہمارے آگے رہتے تھے
کے نمبر پہ
نہیں نہیں میری مجھے ابھی کہا تھا نا کہسن فون میں نے بولا نا میں نے نہیں اٹھایا
ٹھیک
آپ بہن کو کیا دیکھو کیا ہوا مجھے
مجھے نہیں لگتا ابھی کیا ہوگا اس سیٹ ابھی نیٹ نہیں چل رہا ہے
جی
ابھی نہیں ہوگا یہ سڈ ابھی نیٹ نہیں چل رہا ہے
کیوں ابھی کیا ہے
ن مجھے واٹس ایپ سے اب نہیں نہیں ہو گیا سینڈ
ہو گیا ہاں اور وہاں پہ تو گوم گیا ہے
ورناہ کیا دیکھو اس والے کو میں نے کیا کیا او اوو جو نا جل گیا تھا دیکھو اس کا حال
جی اس میں نا تھوڑا وہ وہ بھی ہو گیا تھا کیا بولتے ہیں ہم اس کو کشمیری میں پس
ہاں ہاں وہی میں بتا رہی تھی نا ابھی
جی
ہوں ا میں اس کو یہ اوپر والا اس کو بھی اوپر والا اٹا رہی ہوں
ا کیا
مجھے گندا لگتا ہے ہ پ
ٹھیک اس میں بھی متنا ہی آئے گا بلڈ
تم کو تھا مجھے خون آیا نا اسے مچھلی بیٹھ رہی ہے مچھلی
مچھلی نہیں ہوئی مکھی
مچھلی میں نے بتایا مچھلی
بہ نا
مجھے بتانا تھا مکھی
وہی میں ابھی بتا رہا ہوں مچھلی نہیںی مکھی مک
مجھ مجھے اصل میں کشمیری میں بولتے ہیں اس کو مچھ
ہاں
مجھے مش وتانی
نہ ہم تو کشمیری میں بھی بولتے ہیں یہاں سے مکھی پتاہ نہیں آپ کو کیا ہوا آپ مشھ بول گئے واٹ ایور
ہم موہیچ بول رہے ہیں
ہوتا ہے جو گاؤں میں ہوتا ہے نا مطلب بچپن سے ہی اس کو ہوتا ہے ہوتی ہے سب چیزیں
ہب کہاں گاؤ ہو میںجھے
آپ ہاں ا تو گاؤں میں ہو
نہیں یار ہم پہلے بچپن سے کہاں رہتے تھے گاؤں میں
مجھے نہیں پتا مجھ میں لیکن آج رہتی ہوں نا گاؤں میں
ارے نہیں کسے بتا
میں نے
نہیں نہیں ہم تو سری نگر ڈسٹرکٹ سریگر سری نگر ہے
ہاں جی پتتا ہے پتا ہے کون سا ڈسٹرکٹ سری نگر
سپ لوگ میں سے کہ رہے تھ
میں
ہاں
ہاں ہاں ایچ ایم ایچ ایم ڈی ایچ ایم ڈی
اچھا وہ کس کی سطح ہے بڑگاؤ یا سری
سری نگر سری نگر
اچھا
ہاں جی
چلو اچھی بات ہے
آپ کو نہیں پتا کیا چمڈیاتا ہے سری نگر سائڈ سے
ہاں پت ہے
پھر
مطھےگا ایچ ایم بیی سے بہت پارڈے آتے نا جیسے بٹگاؤ نارول وغیرہ اپ سب وہی رہتے ہیں
ٹھیک
جی میرے لیے بینڈ ایک لاکھ کے تو پلیز میری ہیلپ کرو تھوڑی سی کرو گے
کیا
میری ہیلپ تھوڑی سی مجھے بینڈیڈ لا کے دو
نا وپ کے کوئی بائی وغیرہ وہی لا کے دے گا
وہ کہاں لائے گا اس میں اس نے مجھے ابھی بتایا میگی لاؤ میں نے بتا ن یہ وہ کہاں لائے گا برانڈیڈ
اچھا ٹھیک
ہاں
لگی ملب زیادہ
آپ کو بتیں مجھے میں نے کل دو بجے اسکول کے اسائنمنٹ کیا
دو بجے پیراں تو بعد تھک گئی ہوگی کیونکہ اسائنمنٹ میں تو اس میں جو ٹائم زیادہ بہت لگتا ہے اور محنت بھی
مجھے کچھ پتا ہی نہیں مجھے نیند جیسے چلیی
ا سکول والوں میں پ پال کی کیا گ سم سے
مگر نہ کی ای سائمنٹ ای سائنمنٹ ای اصل میں میں نے دن میں ہی بنا مج دن میں ہی بنانا تھا پھر دکان ہی بند ہوئی
ا
مجھے لانا تھا نا وہ چار سے بناتے ہیں
ہاں آج تو دکان ہی بند ہوتی ہے آپ نے شاید ایک بجے بونا کہاں ہے کھانا کھانے گئے ہووں گئے دکاندار
ہاں وہاں دکان ہی بند ہوا تھا
ہاں جی
میں میں نے ایک نظر دی نا دکان کو وہ وہ وہاں پہ بند نہیں تھا مجھے لگا میں آپ گھر سے پیسے لاؤں گی وہ اتنے ٹائم میں ہی بند ہوا
ہوتا ہے ہوتا ہے
وہیس ن نہ کی
ہاں جی اور بتائیے آپ چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
وہاں پہ بیک گراؤنڈ ش ہو رہا ہے ٹیک ہے کے بد نہیں